ہیلو ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بھائی جان سب خیریت
جی بالکل بھائی جان سب خیریت اور آپ بتائیے
جی بھائی جان سب خیریت میں ہیں آپ کے امی ابو سب خیریت میں بھائی جان
جی بھائی جان بالکل بھائی جان سب خیریت اور آپ کے
جی بھائی جان سب خیریت میں
جی بالکل خیریت رہنی چاہیے
اور بھائی جان بتائیے
جی
آپ کے ادھر موسم کیسا ہو رہا بھائی جان
بھائی جان ہم دیکھیے اگر موسم کو دیکھا جائے نا تو موسم مطلب اچھا ہو رکھا ہے ویسے ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رکھا بھی فلحال اور تو بھائی جان ٹوپی لگتا ہے کوئی
جی بھائی جان بولیے بے شک
ہاں بتائیے آپ ٹپ ٹاپک بتائیے
ہاں بتائیے بھائی جان آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہو ہم سے
ٹوپک کو لے لو بھائی جان کچھ بھی لے لو نیچر لے لو
جی بھائی جی بھائی جان
ہاں تو بھائی جان دیکھیے کہ پریاورن نیچر
جی بھائی جان
پرکرتی بالکل تو دیکھیے اگر دیکھا جائے تو جو اپن پرتھوی پر رہ رہے ہیں یہ جیون ہے ہمارا یہ سب پرکرتی کی دینا
جی بھائی جان بالکل
بالکل کیوں پرکرتی کی دین یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے آپ کو پتا ہے انسان کو جینے کے لیے بوجن اور پانی کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے
جی بھائی جان بالکل یہ تو اللہ تعالی کرپا ہے
بالکل بالکل بھائی جان اور دیکھا جائے تو پانی آپ کو پتا ہے کہ پانی ہمیں نہیں نیچر سے ہی ملتا ہے
جی بالکل بے شک بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے
کیوں نیچر سے ایسے ملتا ہے جیسے کہ دیکھیے کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بارش جو بارش گرتی ہے نا تو بارش کے پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے پھر اسے فلٹر کر کے پینے یگ بنا دیا جاتا ہے
جی بھائی جان بالکل
دھا ہوا کہ ندی تالاب بڑے بڑے باندھ بنائے جاتے ہیں کس لیے بنائے جات ہیں پانی کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ پانی کی کہنا کہ بھائی جان وہ پانی کہنا کہ کئی جگہوں پر کام آتا ہے اپنے آپ نے دیکھاؤ کسان بھائیوں کو کھیتی کرنے کے لیے وہ پانی اسی پانی کا یوز کرتے ہیں وہ
جی بھائی جان بالکل
ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ انہیں جگہ سے پانی آتا ہے آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا فلٹرڈ بوتل ملتی ہے پانی کی تو وہ کہاں سے بنتی ہے وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ پانی اسی جگہ سے آ رہا ہے اسی پانی کو فلٹر کر کے پیکج ڈرنکنگ واٹر بنا کے بوتلوں میں پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے
جی بھائی جان لیکن بھائی جان آپ کا کیا ہے جو پہلے کی ندی نالے ہوتے وہ نیچرل ہوتے تھے جو کیونکہ ندیوں میں پہلے کے نیچرل پانی ہوتا تھا لیکن اب کیا ہے بھائی جان جو فیکٹریوں کا نرمان ہو رہا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں کا نرمان جن کا جو گندا پانی نکلتا ہے وہ سیدھے ندیوں میں چھوڑا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ندیاں جو ان کا پانی رہتا ہے وہ دوشت ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بھائی جان
ویدن آپ کو بتا دیا ہم گنگا ندی کو اتنی پوتر مانتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی گندگیاں پھیلا رہی کہ نہ کہ ویکتیوں نے
بالکل بالکل بھائی جان اور جیسے کہ دیکھا جائے کہ بوجن تو بوجن ہمیں کہاں سے ملتا ہے بوجن بھی ہمیں نیچر سے ملتا ہے کیوں کہ ان کو مانو بنا تو نہیں سکتا کچھ کیوں کیونکہ کیونکہ بوجن کے لیے اپنے کو چاہیے کہ کئی پرار کی سبزیا ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور جو اپنے کو چپاتی کے لیے چاہیے ہوتا ن جو کھاں سے آتا ہے وہ بھی نیچر سے آتا ہے کی بیکز کیوں کیونکہ ہم اناج اگاتے ہیں وہ اگتا ہے وہ کس لیے کس وجہ سے اگتا ہے وہ نیچرلی اگتا ہے وہ نیچر کے نیچر سے ہی اگتا ہے
جی بھائی جان بھی
اس کو جو پانی کی پانی چیے ہوتا ہے کھیتوں میں پلانے کے لیے فصلوں کو وہ پانی کاں سے وہ پانی بھی اپنے کو پتا ہی ہے آپ کو کہ ندی نالوں باندھ سے پانی لیا جاتا ہے وہ اور اسی پانی سے ان کی سینچائی ہوتی ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ سینچائی کرتے ہیں پھر وہ اچھے سے بڑے ہو کے پک جاتا ہے پھر اپنے پاس کھانے کے لیے آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں میں وبھن پرکار کے پھلوں کے پودے ہوتے ہیں وہ نیچرلی ہوتا ہے نیچرلی اگتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہئی جگہ تو وہ بھی کیا آپ نے پل بھی ایک کھانے وگ پ کھان وگیہ ہوتا ہے تو یہ سب کیا یہ سب کہنا کہ اپنے نیچر کی دینا بھائی جان
جی بات لیکن اب کیا ہو رہا ہے جو نئے یوک نئی یوک پیڑھی آ رہی ہے وہ نیچرل کے سھ بہت زیادہ کھلواڑ کر رہی ہے
بالکل بالکل بھائی جان
کیونکہ بھائی جان اب کیا ہو رہا ہے کہ ویکتی یہ جو بہت زیادہ اپنے سوارھ کے لیے کئی پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں ان کی جگہ پر فیکٹریاں لگا رہے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے جو جس جگہ فیکٹری لگے گی اس جگہ کا پانی اس کی جگہ پرکرتی بالکل دشت ہو جاتی ہے
جی بالکل بھائی جان صحیح فرمائیے آپ نے
جی بھائی جان تو بھائی جان اپن کو کیا کرنا چاہیے ایک تو زیادہ زیادہ پیڑوں کو لگانا چاہیے اور جو ندیوں میں جو کیون ویککتوں کو اپر کو سمجھانا چاہیے ندیوں کے اندر زیادہ کوڑا نہ پھیلا ہے بلکہ ندیوں کو سوستھ ترکی
بالکل بھائی جان اکثر دیکھا جائے نا تو جو منش ہے نا وہ اپنے سوباؤ اور سوارھ کے لیے پیڑ پودوں کی کٹنگ کرتا ہے پیڑ پودوںؤ کاٹتا ہے تو اس سے کیا اپنے نیچر کو بھاری نقصان ہوتا ہے اگر ان چیزوں پر پہ روک لگا دی جائے نا اور تو اپنا نیچر کو بچایا جا سک اور نیچر نیچر بچے گا تو منشیہ بچے گا اگر نیچر ہی نہیں رہے گا تو منشیہ کہاں سے بچے گا نہ ہی جنگلی جانور بچیں گے مطلب پرتھوی پہ جیون رہے گا انڈیا کا نیچر نہیں رہے گا تو
جی بھائی جان بالکل آپ نے دیکھ
کیونکہ ان چیز بالکل بھائیا ان چیزوں پر روک لگانی چاہے اور منشوں کو خود کو سوچنا چاہے کہ اپنے سوباؤ کے لیے جو اپنی آنے والی پیڑھی ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا ان چیزوں سے بکز آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیکٹریوں وغیرہ سے دھواں نکل کرتا ہے اس سے بھی نیچر کے اوپر بہت پرباؤ پڑتا ہے اور جو اس سے جو اپششٹ کچرا نکلتا ہے وہ ندی نالوں کے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ اسی پانی کو پینے کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ اپنے سوستھ کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے اس سے کئی پرار کی بیماریاں تیل آپ نے دیکھو کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے برونکائٹس ہوتی ہے استتھما کی بیماریاں ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہوتے ہے کیوں ایک تو انسان دشت ہوا کو سس کے روپ میں گرن کر رہا ہے اور جو پانی پی رہا ہے اس میں کئی پرکار کے جمس ہوتے ہیں کیٹانو ہوتے ہیں پھر وہ کیا ہے نا کہ اپنے شریر کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل کی یوا پیڑھی اگر تھوڑی دیر بھی ان کو پیدل چلا دیا جائے نا تو نہیں چل سکتے بیکوج کیوں نہ تو وہ اچھا بوجن گرہن کر رہے ہیں نہ ہی اچھا پانی پی رہے اور نہ ہی اچھی آکسیجن لے پا رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے کیا ہے نا اپ اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے اگر ان چیزوں میں سدار کیا جائے نا تو پرتھوی پہ جیون کو بچایا جا سکتا ہے
یہ ب جان سرک کئی وجنائیں چلا رہی کہو بارت مشن اپنے دیکے بھائی جان ویکتی باہر سے تو بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے لیکن اندر سے وہ کچھ کیمیکل چیزوں کا گرن کرتا ہے جس کے مادھیم سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر شریر میں بتھ زیادہ اسوستھ و سستھ ہوتا ہے کیونکہ آپ باہر سے دیکھو گے بہت سوستھ لگتا ہے لیکن اندر سے وہ بالکل بھی سوستھ نہیں رہتا ہے کیونکہ ابھی کے موسم کے کیا ہو رہا ہے بھائی جان ایک تو ہائبرڈ چیزیں چل چکی ہیں جو اپنے جو اپنے شریر میں بہت زیادہ سائڈ افیکٹ پیدا کرتی ہے
بالکل بالکل
تو ہجان میں تو یہ ہے کہ نا سر ہوں کہ اپن جو اپنے پاس ندی نالے کچھ باندھ وغیرہ ہے تو ان کو اچھے سے سوستھ رکھا جائے اچھا رکھا جائے ان کو صاف ستھرا رکھا جائے جس سے کہ کیا بھائی جان اپن کو بھی فائدہ ہوگا اپنے ساتھ جو ویکتی ہے ان کو بھی فائدہ ہو کیونکہ کسان بھائی ہوتے ہیں جو اسی پانی سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں
بالکل کیوں کیوںکہ اکثر دیکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ نے دیکا ہوگا کہ مارکیٹ میں کئی پرکار کی سبزیاں ملتی اور آپ نے دیکا ہوگا کسان سبزیوں کو کب اگاتا سیزن کے انوسار ب یہ سبزی اس سیزن کی تو وہ سبزی اسی سیزن میں اکے گی لیکن مارکیٹ کٹ میں ج اس چیز کا سیزن نہیں ہے پھر بھی وہ سبزی کھانسی کے آئی مارکیٹ میں آپ میں نے کچھ نوٹس کیا ہوگ کیوں کیکہ وہ اس طرح دیک کیک وہ ایک تو کرترم طریقے سے اگائی جاتی ہے مانو نرم طریقے سے اور ان چیزوں میں کیا ہے نا کہ وبھن پرار کے کیمیکلس انجیکشنس کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ کیمیکلس ہوتے ہیں نا جو اپنے شریر کے لیے ہانیکارک ہوتے ہیں لیکن من انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ وہ وہ چیز اپنے شریر کے لیے کتنی ہانیکارک ہے پھر بھی وہ اس چیز کو
ج
اس چیز کی طرف جاتا ہے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلوں کو سبزیوں کو پکنے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہنا کہ مارکیٹ میں بہت جلدی آ جاتی ہے کاں سے آتی ہے وہ کیوں کیونکہ انی طریقوں سے ان کو مطلب کہ کیمیکل اور انجیکشن انجیکشن سے ان کو پکایا جاتا ہے اور بڑا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ شاید بڑا کیا جاتا ہے اور وہ چیز کے اپنے شریر کو بہت زیادہ نقصان کرتی ہے لیکن ان چیزوںہ اگر دھیان دیاائےا تو ان چیز کویچرل طریے سے اگیاا سکتا اگر نیچرلی طریقے سے ان چیزوں کو اگایا جائے تو ایک تو انسان سوستھ رہے گا اور جو آپ نے آپ کو پتا ہوگا کہ ان چیزوں سے بہت پرکار کی بیماری ہوتی ہیں تو ان بیماریوں کا آدی نہیں بن پائے گا
یہ ب
بالکل بھائی جان اور ان چیزوں کو کیا سارے دیش بھر کے یوا پیڑھی ہوئی بزرگ ہوئے سب چیزوں سب کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چیے اگر نیچرل طریقے سے کسی چیز کو اگانا ہے نیچرل طریقے سے بڑا کرو اس کو نیچرل طریقے سے پکاؤ پھر اس کو مارکیٹ میں لاؤ اگر وہ نیچرلی رہے گا تو منوشیہ کے لیے لابھ دائک رہے گا اور اگر وہ چیز نیچرلی نہیں رہے گی تو من اس سے بیمار ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پرکار کی بیماری ہوتی ہے ابھی کے ٹائم پہ منشیہ میں اور وہ بیماریاں انہیں چیزوں کے جی سے ہوتی ہے اگر انسان کو سوستھ کھانا نہ ملے نا سوستھ بوجن نہ مل پائے ان کو اچھا جل نہیں مل پاائے پانی پینے کے لیے اور اچھی آکسیجن نہیں ملے گی تو پھر انسان کو کو کیا ہوگا انسان بیماریوں کا شکار ہوگا
جی بھائی جان تو بھ جان آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے کے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ ایک طرح نیچرل نیچرل کاد بھی دیتے تھے اپنی نیچرل طریقے سے فصل کو اگاات تھے تو پہل کے ویکتی ہوتے تھے بہت زیادہ اسپش بہت زیادہ ان میں طاقت ہوتا لیکن اب کے کیا جو ابھی نئے نئے نئے نئے زمانے کے ویکتی ہے اگر ان کو آپ تھوڑے سے سڑک پہ کہیں پہ بھی دوڑ لگوا دو ان کے سانس پھولنے لگ جائے گی کیا ہوتا ہے کیکہ بھائی جان وہ ایک طریقے سے ہائیبریڈ ویجو کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے شریر میں بہت زیادہ نقصاناتمک ہوتے ہیں ان سے
بالکل بھائی جان کیوں کیوںکہ آپ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو پرانے بزرگ تھے وہ نیچرل کھاد یوز کرتے تھے وہ بیسیکلی گوبر کا کھاد یوز کرتے تھے اور گوبر کے کھاد میں کیا بہت پرکار کے تتو پائے جاتے ہیں وہ ان سے کیا ہے نا کہ فصل کو اچھا پوشن مل پاتا باقی ایک اس میں ٹائم لگتا تھا لیکن وہ کیا وہ چیز اچھی رہتی تھی اور اپنے آپ بول رہے تھے کہ بڑے بزرگ ہتپشٹ رہتے ہیں بالکل آج کی یوا پیڑھی میں ان کے برابر طاقت نہیں ہے جو پرانے پرانے لوگوں میں تھی کیوں کیونکہ وہ کیا سارے کام نیچرلی کرتے تھے اور اس ٹائم پہ کیا ہے نا کہ نہ تو پردوشن تھا نہیں مطلب پردوشن جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی ن مطلب پریاورر تھا پریااورن کا مان رکھا تھا انہوں نے پریاور کو اچھا اھا بنا کے رکھا تھا لیکن جو آج کی پیڑھی ہے نا وہ کچھ چند پیسوں کے لیے اس پریاورن کو ختم کر رہی ہے سیدھا سیدھا بولا جائے نا تو وہ منشیہ کو ختم کر رہی ہے اپنی آنے والی پیڑھی ہے نا اس کو ختم کر رہی ہے
جی بھائی جان تو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آپ نے بولا تھا کہ کوئی ہائیبریڈ بیج جس کے مادھیم سے اس کو بازار میں لایا جاتا تو بھائی جان جو پروڈکٹ ان کو بازار میں نہیں ملتا تو اس چیز کو وہ جلد سے جلد بازار میں لائیں گے اور اچھے داموں پہ بیچیں گے ان سے کیا ہوتا ہے ان کی جیم تو گرم ہو جاتی ہے بھائی جان لیکن کیا ہوتا ہے جو ویکتی اس چیز کو کھائے گا اس میں کیمیکل آتے ہیں کچھ رسائنک ایسی چیزیں آتی ہے جس سے کہ اس ویکتی کے شریر میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو اس سے تو نیچورل کا بھی بہت زیادہ ہانیکارک استعمال کیا جا رہا ہے